ہاں ہاں وعلیکم ہاں وعلیکم السلام سب خیریت ہے
جی وعلیکم السلام
ہاں جی آپ بولیے کیسے ہیں
سب خیریت ہے
ہوں ہوں ہوں
طبیعت ٹھیک ہے آپ کی
ہاں طبیعت ٹھیک ہے
اچھا گڑیا یہ سب سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے میری دو گڑیاں ہیں
اچھا
اوں دونوں ٹھیک ٹھاک ہے بس
ہوں
ہوں
اور شوہر کیسے ہیں
شوہر بھی ٹھیک ٹھاک ہے بس ہوں اور بتائیے آپ اپنا بتائیے آپ کیا کرتی ہیں
مے میرا بھی سب ٹھیک ہے بس میں گھر رہتی ہوں بس
آپ کا نکاح
میرا نکاح بھی ہو گیا
نکاح ہو گیا کہاں پہ ہوا آپ کا نکاح
میرا س ابھی تو گاؤں میں آئی ہوں میرے شوہر سعودی میں رہتے ہیں
ہاں آپ کے شوہر سعودی میں رہتےاب تو بڑے پیسے والے ہیں آپ سعودی میں بہت پیسہ ملتا ہے نا
یہ ہے کی سعودی میں پیسہ ملتا ہے لیکن کام کے حساب سے ملتا ہے نا
ہاں تو آپ کے بھی وں ا جو شوہر ہے وہ تو اچھا کما لیتے ہوں گے کتنا ملتا ہے
ارے زیادہ نہیں ملتا ہے وہی سولہ سترہ کما لیتے ہیں
ہوں سعودی میں سولہ سترہ ہی بہت کم مل رہا ہے تو
نہیں تو وہ پیمنٹ بتا رہے ہیں الگ سے کرتے ہیں تو کما لیتے ہیں تیس
ہوں ہوں
الگ سے بھی کچھ کام وم کر لیتے ہیں تو ابھی زیادہ دن نہیں ہوا ہے نا ان کو سعودی گئے ہوئے تو
وو اسی لیے آپ کو اچھے سے جانکاری نہیں ہے تو دیکھو نہیں تو وہاں تو پیسہ ہے ہی ہے ہوں
ا وہ بولے ہیں کہ کوئی اچھا کام پکڑیں گے تو ساتھ میں لے کے جائیں گے اب دیکھیے
ہوں ہوں ہاں سو شوہر کو اکیلے بھی نہیں چھوڑنا چاہیے ساتھ میں ہی رہنا چاہیے
ہوں ہوں تو بول نہیں کھانا وانا بنانے میں دکت ہوتا ہے نا
ہاں ہاں ہاں وہاں جائیے گا تو آپ بھی تھوڑا بہت کام کر لیجیے گا شوہر کے ساتھ تھوڑا وقت بھی بتا لیجے گا شوہر کے ساتھ
میں جاؤں گی تو سوچی ہوں کہ وہاں جاؤں گی سعودی میں تو خود کا اپنا شوہر بتا رہے تھے تو دھار مٹر خود کا کھول لوں گی اپنا میں
کیا کھولیے گا
دھاگا سینٹر خود کا اپنا کھولوں گی میں
دھاگا سینٹر ہوں تبس
سعودی ہاں یہ سب تو جانتے ہیں اور سعودی میں نا یہی سب ہوتا ہے دھاگا واگا کا بہت سارا مٹریل وہاں سستہ ملتا تو ہم تو ب کیا یہیں پہ کرتے تھے گاؤں میں امی لوگ بتائی کہ یہیں کھولو لیکن یہی ہوا یہ بولے کہ نہیں یہیں پہ آ کے ہم لوگ سب سیٹل ہو جائیں گے گاؤں میں زیادہ نہیں چل پائے گا اچھا اور کچ کچ کرنے والے بولنے والے ملیں گے
ہوں ہوں ہوں وہ تو ہے وہ وہ تو جو شہر میں کی بات شہر ہو گئی گاؤں کی بات گاؤں ہو گئی
ہاں یہی سوچ رہے سعودی میں ہی سیٹل ہوتا ہو پھر
ہوں ہوں ہوں بچی کو بھوک لگے تو وہی بنانا مانگ رہی ہے
اچھا آپ کی بچی نا
ہوں ہوں ہوں ہوں
ہاں گڑیا کو ہاں بچے کو بھوک تو لگتے ہیں میرے تو ابھی نہیں ہے نا
کیا
میرے بچے نہیں ہیں
ہوں میں بھی گاؤں ہی میں رہتی ہوں نا ساس سسر اور میرے سے تھوڑا دو چار کلو میٹر پہ امی ابو کا گھر ہے
اچھا نزدیک میں ہی شادی کیے تھے
ہاں نزدیک میں ہی ہاں ن ہم لوگ کو تو نزدیک میں ہی ہو جاتی ہے ہم لوگ کو سب کچھ نزدیک ہی رہتی ہے کسی نزدیک ہم لوگ زیادہ نزدیک ہی اچھا مل گیا تو کر لیے
زیادہ تر آپ لوگ میں بھی ہم لوگ میں بھی ہوتا ہے لیکن میں تو آؤٹ آف ڈیسٹک ہوں
او ہو اسی لیے
روتنی جیٹھانی سب ہے نا سب یہیں کے اگل بگل کی ہی ہیں لیکن میں ہی ہوں جو آؤٹ آف ڈیسٹک سے ہوں
ہوں ہ ہاں تو میں میری بھی دیورانی جیٹھانی سب ہے تو وہ بھی پاس پاس کیے ہیں زیادہ کا نہیں وہ بھی پانچ کلو میٹر کی ہے وہ بھی
کا ڈسٹینس میں سبھی لوگ ہیں
ہاں میری بھی ایسے ہی ہے
ڈسٹک ہوں
ہوں ہوں ہوں
اور بتائیے
بہت ہوتا ہے سب کا دور اور نزدیک
کیا
دور اور نزدیک تو قسمت ہے اللہ کا دعا کا
ہاں اللہ کا بس شوہر اچھا مل گیا وہیں بہت بڑی قسمت ہے کچھ کا ہاں اللہ تعالی کی شکر ہے کہ مل گیا سب کچھ صحیح بس اللہ تعالی بچے امی ابو ساس سسر سب کو صحیح رکھے بس اور ہوں
خدا کا دین سے سب ٹھیک ہے بس ایک بچے کی کمی ہے
اور آپ کی بچی نہیں ہے
میں تو بات کرتے ہی بھول گئی آپ کے بچے کے بارے میں پوچھنا آپ کے ایک بھی بچے نہیں ہیں نکاح کتنا ٹائم سے ہو گیا کتنا سمے ہو گیا نکاح
نکاح کا تو پانچ سال ہو گیا باجی
ہ ہاں تو کہ کوئی دکھائی نہیں گئی ہے مولانا وولانا سے نہیں دیکھای
پھر اجمیر گئی تھی عمرہ شریف گئی یہ سب تو گئی تھی وہ سب کروائے ہیں لیکن ابھی کچھ نہیں یہ ہو رہا تو ابھی
کھانا بھی جائیے ڈاکٹر سے وہاں سب کچھ کروائیے گا نا چیک کب تو پتا چل جائے گا سوہرا آپ کیوں نہیں کوئی نہیں صبر کیجیے اللہ تعالی سب دے دیں گے تھوڑا تو لگے گا لیکن
کہے کہ کہیں مولانا سے دکھائیں گے
ھمم
آپکے یہا بھی تو کوئی رشتے دار کچھ سنے تھے وہ لوگ کہاں دکھائے تھے آہانا یہ سب تھی
ہمم وہ میری پتا نہیں وہ ادھر ہی ایسے ہی ڈاکٹر ہی کے پاس گئی تھی دوا خانا گئی تھی اور پھر وہ چیک اپ وک اپ کا وہی پانچ چھ سال بعد ہوا تھا
اچھا
ھمم ہاں تو پھر وہ گئے تھے پھروہ دونوں کو ایک منتہ تھائرائڈ تھا نا ان کا تو پھر اسی لیے وہ بچے کنسیو نہیں ہو رہے تھے تو پھر اس کو پھر دوائی چلایا دونوں لوگ کو
نہیں میرا تو کوئی ایسا دککت نہیں ہے
ھمم اس کے بعد اس کے بعد پھر یہ کرتے پھر اس کے بعد ہو گیا پھر وہ ابھی ایک بار چیک اپ کروا لیجیے تھائرائڈ سوگر کچھ بی پی یہ سب بھی دککت ہوتی ہے بچے کا ہارمونس یہ سب کچھ کچھ ہے
کروائیں گے
دونوں چیک اپ کروا لیجیے گا نا وہ ہو جائیں گے پھر سے ٹھیک صحیح ہو جائیں گے پھر
کھا نا کیا کیا لے رہے ہیں ابھی ڈائٹ میں کیا کیا منع کیا ہے آپ کو لینے کے لیے
ہاں میری بھی تھائرائڈ تھی تو تھوڑی کچھ نہیں سا اس میں سفید چیز نہیں کھانا ہے چاول وغیرہ تھوڑا کم کھانا ہے تھوڑا اسٹریس کم لینا ہے چنتا نہیں کرنا ہے تھوڑا سا پانی زیادہ پینا ہے تھوڑا چائے وائے جتنا کافی چائے یہ سب ہوتا نہیں پینا لیکن میں تو چائے بہت پیتی ہوں دن میں دن میں دس بار بھی پی لیتی ہوں
کوئی نہیں چائے بہت کم پیا کیجیے
ھمم کیا کرے دوا خانا میں بھی منع کیا ہے لیکن کیا کرے عادت ایسی ہے نا خراب ہو گئی عادت اب اللہ تعالی سب ٹھیک کریں گے اب ہمے کے تھوڑا کم کی ہوں ابھی تھوڑا سا میری ہے نا بہو وہ دیتی نہیں ہے بناتی نہیں ہے وہ
اچھا ایک منٹ لائن پہ رہی گا میں موٹر بند کر کے آ رہی ہوں نا
ہاں اوکے اوکے آپ آپ کے گھر میں موٹر بھی ہے
ج ہیلو ہاں امی تھی نا وہ موٹر کو بند ہی نہیں کرتی ہے اچانک شكه کر نے لگا
ہاں ہاں ہاں وہ تو ٹائم سے بند کرنا بھی ہے صحیح ہے کرنا پڑتا ہے نہیں جو وہ ہے
ہ
میرے طرف بھی ادھر ہے نا تو کیا کرنا پڑتا ہے ادھر وہ انیچ نیچے میں نیچے موٹر لگا کر کے ایک سنٹیکس رکھا جاتا اس میں پانی بھرا جاتا وہی سنٹیکس سے پائپ لگا کے اوپر جاتا ہے پانی مطلب ادھر تو پانی کا تھوڑی دقت ہے نا ادھر نہیں پاس والے محلے میں ہے وہ تھوڑا دقت ہے نا تو وہاں پہ جاتی ہے ایسے
اچھا
ہ مطلب نیچے لگایا جاتا ہے وہ پانچ ہزار کا موٹر نہیں ملتا ہے وہ والا وہ لگا کر کے اس میں پائپ چھوڑ دیا جاتا وہ پہل باہر سے ہاں ٹولو پمپ ہاں ٹولو پمپ بولتے ہیں نا اس کو اس کے بعد باہر سے آ کر کے وہ پانی دے کر کے جاتے ہیں دوسریے جگہ سے وہی پہ وہی پانی اوپر سنٹیکس میں جو رہتا ہے نا اس میں چڑھتے اس اس کے بعد سب جگہ پہ آتے ہیں
اچھا ادھر کا پانی کیسا ہے جی
ادھر کا پانی اچھا تو نہیں ہے جی کیا کرے
ابھی تو ہم گئے تھے کہیں اپی کے گھر وہاں بال دھول رہے تھھی اتنا میرا بال روکھا روکھا سا اور بال بہت کرا اور وہیں ا اپنے گاؤں میں آ کے دھول رہی ہوں تو کتنا سافٹ سافٹ اور بال بھی وہاں بہت گرا میرا
ہوں بال تو اتنا ہی جڑ رہا ہے کہ کیا بتاؤ کچھ اپپائے ہے تو بتائیے آپ لوگ اگر کچھ کرتے ہوں گے تو اتنا بال ہی جھڑ رہا ہے کہ کیا کہیں
ب ابھی تو ہم کہیں گے کہ کیلشیئم لیجیے اور وٹامن ای نا آپ ایک مہینے کچھ آپ بتائیں تھی پہلے بھی مجھے کہ میں بہت سارے یہ چیز لیتی ہوں ل اسے بھی آپ کا کو کنٹرول نہیں ہے میں کہتی ہوں کہ ایک مہینے آپ ایک دم نوٹ کر کے لکھی کیپسول لیجیے وٹامن ای لیجیے اور او لیجیے
میں تو کیلشیم کو بھی لیتی ہوں وٹامن جو ملٹی وٹامن ہوتی ہے نا دو سپتاہ میں دو بار وہ بھی گولی لے رہی ہوں کیلشیئم کی بھی لے رہی ہوں بیچ بیچ میں السی کا بیج یہ سب کا بیج سب کچھ
نہیں نہیں وٹامن ای کا کیپسول ہے نا اس کو آئل لگاتے ہیں نا اس میں
ہاں نہیں میں تو میں تو آئل بنائی ہوں نا اس میں اولا ڈال دی ہوں نیم کے پتے کڑی کا پتے پھر وہ کیا بولتے کلونجی میتھی
اچھا تو آپ کو کوئی اس سے آپ کو ایسا لگا کہ بال گرنا کم ہوا کا
نہیں کم ہلکا سا لگتا ہے کبھی کم ہوتا ہے پھر کوئی کوئی بولتا ہے نا تھائرائڈ میں بھی کم ہوتا ہے
لیکن ہماری دوست کا بھی ہے بغل میں افسانہ کا اس کا تو اتنا بال نہیں جھڑتا
نہیں جھرتا ہے نا تو وہ پتا نہیں دوا خانا دوا لیتی ہوگی دوا کھانے سے اس لیے وہ تو میں میرا
میرا بھی جھرتا ہے لیکن بال سے نہ کنگی کرلیں گے تو صبح نکلے گا اور شام کو کریں گے تو میرا بھی مٹھا بھرنے جیسا مطلب نہیں گرتا ہے زیادہ متر میں لیکن آپ جو بتاتی ہے نا کہ میرا بار بار کھینچنے سے بال گرتا ہے وہ نہیں ہونا چاہی
مطلب پورا گھر میں بال بال ہی دکھے گا ایک
نہیں جب مرضی تب والا میرا بھی ویسے جھر رہا تھا پھر اپنے آپ ہی ایسے تھوڑا ٹینشن تھا وہ کم کر دیے سب ٹھیک ہو گیا
ہوں ہ ہوں
آپ کو ہم ایک بار کہیں گے کہ کیلشیم یہ وٹامن ای کا کیپسول نا آئل میں ڈال کر کے آپ لگایا کیجے
ہاں ہاں وہ وہ وہ تو لگا رہی ہوں اسی میں میں ڈال
ٹھیک ہے جی میرے سر کا کال آ رہا ہے خدا نہ میں کال کروں گی آپ کو آپ نہ خیال رکھیے گا اپنے بچیوں کا بھی
ہاں خداحافظ